مالک تو پھر اس نے بتایا کہ مطلب ان کی ان کی ایک میٹنگ کرنی رہی ہے اس کے علاو تم دو چار جن کے فوٹو بھی ڈال دو گے نا تو اریم کا کیا آرو فاؤڈیشن ہے تون کے آتے پچیس ہزار روپیہ
ارے یار بہت بہت بہت بڑیا ہے
وہ کھاد جارپ ہاں پ
وہی تو بات ہے یار وہی تو بات ہے
جو پھر وہ سورش نے بھی م ایک مہینے میں چوڑ دیا تھا پھر میں نے وکاس سے بولا من کہ یار یہ کنڈیشن ہے اس نے یہ بتایا کیا تھا جو کہ یار پھر تو تیرا پتا نہیں کھائے گا تو رہنے دے یار کچ کیونک پندرہ ہزار نہیں دنےا نا تو پتا نہیں کہا وا میں لاڈ پورا کوٹا میں آ گیا جیسے سکٹی جے پور سے مطلب تھوڑا آؤٹ سائڈ ہے نا وہاں پہ
ہ ہاں ہاں
میں سے کوٹہ کے پاس ہی لاڈ پورا ہے تو خرچہ تجھے پتا ہے سٹی کا بھی زیادہ رہتا ہے ہی
اور صحیح ہے
تو پھر یہ بارہ ہزار میں وہاں خرچہ بھی نہیں چلتا پھر کی چار ہزار روپ پیٹرول کے جو لیتے اپن ساڑھے تین ہزار روپ روم کے جو لیتے لائٹ سے چار ہزار پڑے گا بھی آٹھ ہو گئے کھائیں گے پیئیں گے جس میں تین چار مالے بار ہزار سے پوری ہو گئے
تو یہ ایس ڈی میں یار لگا تو رکھا ہے ایک دواں جالور کا پھر میں نے ایسے پوچھا تھا بھائی یہ کیا بولتے پرک پرییرک دیدی پرییرک دیدی کی لیکن انہوں نے بولا کہ جالور میں اپپلبد ہے
میں نے میں نے بھی پوچھا تھا اس سے وہ چیز ہاں میں نے بھی پوچھا تھا یہ ایجوکیٹ جو لاسٹ میں جو مطلب میم سے اوارڈ ہے نا وہ اس کو ایجوکیٹ گل کو ملا ہے لاسٹ ٹائم میں ابھی دو ہزار پچیس والا میں ابھی جی کے پڑ رہا تھا کرنٹ جس میں بیس این جی او اور اس کو ملا ہے ایجوکیٹ گرل کو کیونکہ یہ گرامیین کت میں جو ج جن بچوں نے اسی مطلب پڑھائی چھوڑ دی نا
ہاں ہاں ان کو ٹینتھ پاس کروانا
ہاں ان کو پڑھائی کرانی ہے ان کو واپس شکشا سے جوڑنا کیا ان کا کام ہے تو یہ اچھا کام ہے اس میں گیا پہلے ساروں کا بھی ہو گیا تھا لیکن سر کو یہ دے رہے تھ سیکر اور ج پر ڈڈوانا ایے کچھ دے رہے تھے اس لیے اس نے جوائن نہیں کیا
اویر خود ہی اسٹیٹ میں تو کیا دقت نہیں آتی ہے کیونکہ وہ کاغذ ڈیٹا وغیرہٹا لیتے ہیں نا تو اس میں کیا سب آدمی کو فرضی مان لیتے ہیں پھر بھائی یہ تو دور کا ہے باہر کے تو فرضی ہوگا
وہ اب اپنی طرف تو مالا پر کو جوڑ دیں اپ کسی بھی گاؤں جائیں تو جیا تو کوئی نہ کوئی تو جان میں جان کے مل جائے گا کسی نہ کسی سے اس کے تھرو اپنے کو پورے گاؤں کی جانکاری مل جائے گی بائی کس کس محترما نے یہاں پر پڑائی چوڑ رکی
ہاں ہاں ہاں ہاں سحیح ہے
اس حساب سےپ ان کے گھر پہ جا کے پونچ سکتے بات کر سکتے انہ ای سے تو کہاں بیٹ کے اب انجان گاؤں میں ن جائیںے تو ان کوئی جانیں گے نہیں تو کیسے کریں گے
ہوں
اپنے آس پس کی تو کوئی نہ کوئی تو کہیں نہ کہیں سے م نہیں ملتا تبھی اپنے آس پاس کے تو نہیںی تو ہے نا بائی
کسی کی کسی کی مطلب ہے نا متر مال جائے کسی کی خالا مل جائے
ہاں نہیں ملے ابھی یوں تو ہے نا ب اپنے ڈسٹکٹ کا گاؤں د ہے ا آپ کو بتا سکتے میں تمہارے پا پس ہی تیس کلو میٹر دور کے گاؤں کاا ہوں تو پھر ویسے بھی چل جاتا تیاری اتنا دور اپن ادھر جائیں گے تووگ وشواس ہی نہیں کریں گے ہ
صحیح ہے صحیح ہے پھر کیا سستھا کے نام سے کیا سستھا کی گئی کی کی یہ یہنستھا بہت ساری سسھ ایک
ک گ کو تو بھ میں نے ج میں پڑھا اس کا تو نام چل ہے میں خود پڑ کے میں نے کہ ار میں نے
ہاں نہیں نہیں وہ تو صحیح ہے مگر لوگ سمجھتے نہیں نا لوگ اس د پہلے بہت سار سستا آ گیا ایسے
نہیں ایسی ہی ایک سسھا سے بھی میرے گھر پہ ہےتا ہے ایک کے سروے کرنے اب اپنے لی کی بات ہے تو میں نے ان سے پوچھا من کہ بھائی جان آ کہاں سے آئے ہو کیا آئے ہو کوئی آئی ڈی بتاؤ اس سے کیسے میں بچے کی ڈیٹیل بتا دوں پوری تو انہوں نے بتایا جان کون سسھا بتاائی تھی کہ میں اس سے سسھا کی طرف سے اور ہمارا کام ہے جن بچوں نے پڑھائی چھوڑ دی نا ان کو ہمیں ٹویلتھ پاس تک کی کرانا یا ان کا ڈاٹا میں اوپر بھیجنے کا ہمارا کام ہے
اچھا اچھا
پھر میں سمج گیا بن گ کے ایجوکیٹ گل کی تے سارا کام ہے نا
ک تو بتا دیا بس آدار نمر نہیں بتایا مط کہ بہ جانا آیا تو آدار ایک نبر تو میں نہیں بتا سکتا بای آپ وہ لکھکتے ہو ب کہاں پڑ رہا ہے کیا ہے وغیرہ بتادا نا پ نہیں بتا سکتا
صی ہے
یار ایسے کسی کو تووڑ دیتے یار
ہاں
ا باقی اس نے نہیںی بتا دیا میں میں تس کل میٹر دوررن یہاں کہوں اس سے کچ بتایا بھی سب ان کو جانتے ہو ان کو جانتے ہو جس اپ کو یہ تو پتا چل گیا بھائی اپنے ایریا کا تو اب باہار والے کو تو کچھ اسے پتا ہی نہیں چلے پر
ہاں صیح ہے
وہ ہے تو اس وجہ سے پھر باہر تو دقت ہی رہتی ہے
باہر دقتتی ہے ن ار باہر تو کام کرنے میںیسے دقت آتی ہے شکریہ
ہاںن ایجوک دل کا بھرا تو میں نے بھی تھا
اچھا تو نے بھی بڑ تھا یار نوسین نے بھی ڈالا تھا سب نے ڈالا تھا اپ اس ٹائم پہ اس کو
ہاں ہاں ہاں ڈالا تھا پھر اس میں جالو مطلب کا فون آیا تھا میرے پاس
نہیں سٹی ایم میں تو اب جوائن کیا ہے اپن نے تو مطلب سال بھر پہلے کی بات ہے جب ا نے پوم ب رہےا کیونکہ پچھلے سال مطلب ماہ اپریل کی بات ہےے انٹرویو دینے گیا تھا
ہاں ہاں ہاں
ا یہ اس نے تو اب یہ سر جسے یہ کیا بولتے ہیں سریش مئی تو جاتا ہے ہر بار م نے میٹنگ کے لیے ادے پور
ہوں ہوں یہل تگسادار یہی ہوگا ماشٹر ٹرینر
ہاں نہیں لیکن ہر مہینے ایک میٹنگ ان کی جس ماں ادے پور ہوتی
تمہاراری درم یار یہ کلدی یہ رایو کا تھوی ت چلتی تمہاری در میں رج کا
چلتی ہے یار گاؤں میں شاید یار راجو کا ہر ہاں راجو کا ہر طرف ہی جادر
ہاں تو رجیہ کا میں جڑا نہیں مطلب نہیں جڑا تو
ہاں ان کا کوئی نہیں ہے نا ن اس
نہیں نہیں نہیں تمہاری طرف جیسے راجیو گاج چل رہی ہے تو تمہارے میڈم کو سدس بنایا نہیں بنا
نہیں نہیں نیا ن آے گ قصبے میں نہیں ہم قصبے میں آ گئے تھوڑے
اچھا اچھا سٹی میں آ گئی ت تو تمہاریے تو ار بارہ میں شاید نگر پالکا ہوگی یا پھر نگر پریشد ہوگیا
م میںیرے یہاں سے تس کلو میٹر دور ہے
تو ن تو تو نگر پالکا میں آتا ہوگا اچھا چیئرمین چیئرمین بنتا ہوگا تمہارے صرف
چیئرمین بندہ یار جو میرے ساتھ پڑا تھا اپرچنٹائن کونگرے سے وہی چیئرمین تھا
اچھا اچھا سات پڑھا ج جو دوست مدیرا
ا پہلے ساتھ تھا پھر ایک لاسٹ ا گیا پھر بعد میں وہ اگے ہو گیا ایک لاسٹ پھر ایک کلاس ا گئی چلاؤ میرے ساتھ ٹول بار لیکن اس کو لے کے تھا ہمارا
اچھا جانتا نگر تیر کو اچھی طرح سے
تم ہو گے نا چیرمین وغیرہ سب آیں
ہاں ہاں ہاں
پھر اب وہ اتنا پروپل ہو گیا کہ ٹائم میں پرمود جن میں آئےا رائٹ ہینڈ ہے وہ
اور رہ تو
کہ سے ہے وہ اس کے پاس ایک زمانے میں کچھ بھی نہیں تھی اس مطلب میں فائننس کا کام کرتا تھا نا جوب کوٹا وہ گاڑی لینے آیا تھا تو میرے وہ بھ جان وہاں ملے تو فیار بھ جان اپن گای لے کھ ہیلپ کرا دیا ٹھیک ہے میں نے میں تو نہیں کیا لن کسی اور سے کر دیتا میرے پاٹٹی آتیھی بارہ میںھٹا دیکتا تھا
ہاں ہاں صحیح ہے
اب ابھی پرج م س اس کے بع اس نےیٹا لے لی مطلب چیئرمین بننے کے بعد پھر اس نےیٹا اسکارپیو لے لی ابھی پھر دوبارہ نئی اسکارپیو لے لیی نے بلیک کلر میں سکس
ہاں ایک تو ش سکس آتی ہے ا ایک آ آتی ہے ن آن اچھی آتی ہے سک آتی ہے اچھی
سکس میں بھی تین چار ماڈل آتے ہیں ایک تو سمپل آتی ہے ایک بڑی والی آتی ہے اس میں بڑی والی لین گا
اچھا اچھا ساری ب ساری
ہاں تو نہیں وہ ابھی ایک بار چیئرمین بننے کے بعد مجھے پتا ہے خوب کھائے انہوں نے اب
ہاں ہاں
پھر اسٹارٹنگ میں تو چیئرمین بنا تھا جب تو پھر مطلب ملنا جلنا رام رام شم شم ہوتا رہتا تھا دھیرے دھیرے جیس جیسے اس کے پاس پسے آئے گمٹ آیا پھر اب تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے بس ملتے ہیں تو ہاتھ م ل لیتے باقی ایسا نیو زیادہ نیو نہیں ہے پنویں جس سے کب تم بڑے تو سے مناات تو نہیں کر سکتا ہوںپن جاتے نہیں ای سو کہ
ہاں بات کام پڑتا نہیں ہے یار
ہاں کیونکہ دیکھ اپن نہ تو کوئی ایسے ہی کام کرتے ہیں جو اپنے کے ب پولس سے یا پولٹکس سے یا جیک چیک سے ان سب اپن کا کوئی کام پڑے سادا سمپل اپن لائف ج مالک کے اوپر سے کر پائے تو
ہاں مالی کرپا ہونی چاہیے یار اللہ کی کرپا ہونی چاہیے
تو اللہ کی کرپا سے ان سب کو کبھی جو ب پ
ہوں
وہ تو نگر پالکا چھیتر میں ہو میں آپ ابھی ایسے گامؤ میں چلتا ہے ابھی جیسے ہمارا دودھ والا آتا ہے نا تو اس کی م ہے نا سمو لون بنانی جاتی ہے تو وہ یہاں سے جاتا یہ جالوڑی ایریا میں
اچھا اچھا اچھا وہ لون لون وہ اس میں ہے راجیو گامی
اب پتا نہیں ایسے تو اتنا تو وہ بھی نہیں شاید جڑتی نہیں ہے پتا نہیں کیا ہے اب جیسے میں ایک بار ابھی سال سنو سنھ کے ساتھ گیا تھا ایک مہی مطلب یہ رام گڑھ تو وہاں کیا ہے مطلب وہ جس مہیلا سے ملے نا وہ بھی ایسے لون بنانے کا کام کرنے جاتی ہے
اچھا اچھا
کی طر چاڑوتگی نا جب وہاں نوشین کی جان پہچان ہو گئی تھی پھر نوشن نے اس کو اپنے اس میں این جی او میں جوڑ لیا جواں وہ رام کر بھیم کرتی تھی نوشین کے لیے تو اسے گرامیین میں چلتا ہے لیکن گرامیین میں کون کر رہا ہے اسے اپن کو پتا تن
ہاں نہیں ویسے ار رج ا تو س سٹی میں بھی چلتی ہو گی یار
نہیں نہیں سٹی میں نہیں چلتی کی اس کا نام ہے گرامیین آجیوکا وکا پرریشد ہے
ہاں ہاں ہاں یار یہاں صحی ہے یہ کہ گرامین مہلاؤں کو سشکت مطلب بنانے کا کام ہے اس میں آتم نربر بنانے کا کیونکہ سٹی میں تو کیا کام ہے سٹی سٹی میں تو کیا کیکہ کام رہتا تو جیسے گاؤں میں کام نہیں ہوتا تو ج خود کا کام چالو کرے سوودیشی بنے مطلب
ہاں پھر جو سٹی کے آس پاس کے جو گاؤں ہے نا وہاں بھی نہیں چلتی ہے
ہ
کم سے کم دس پندرہ کلو میٹر دور ہونا چاہیے سٹیز میں
ہ
تو وہن آس پاس بھی کہیں رہتی نا تو آس پاس کے یار دوست آتے ہیں مل ہی جاتے ہیں تو پتا چل جاتا ہے
صحی بات ہے
تو اس اس وجہ سے اپن کو پتا نہیں چلتا ان کا
یہ بھی ہونے والی ہے
ہاں اب ابھائی ج نا آپ کر لینا اس کے بعد
اچھا اچھا اچھا میں کرلوں گا
ان کی ان کے نمبر پہ کیوںہ اپن دونوں کا تو پہ چلتا رہ کر م میرے نمبر پہ سے ہ ابھی میں واٹسپ کرتا ہوں کیونکہ پھر میرے والی پ تو نا میں بھی کروں گا بع میں تیرے کو تو بھی کرے گا اس پہ تو اپن دونوں کی چلے گی
ہاں ہاں صحی ہے
اب یہ اب کیا ہے کھا ہو نہا کا کے پھر یہ ساھے گیارہ تک آئیں گ ج تک تو اپنا دو تین اور کر لیں گے
ہاں صی ہے
رات کتنی ہوتی تے ٹوٹل تین
ہاں رات کی تین دو ہی ہوئی ہوگی یار ایک وہ ایے پر ایک تو کٹ گئی تھی ٹھیک ہے ایک اور کرتے ٹھیک ہے نمبر ڈال دیں ٹھیک ہے خدا حافظ